ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسیے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
ہاں اللہ کا شکر ہے
کر رہی تیں
ارے کچھ نہیں بس آرام کر رہے تھے
ہاں یہ آرام کا ٹائم ہے تھوڑا کام سے نمٹ کے آرام کر لو تھوڑا سا پھر وہی کم کام
ہوں بکل اور اب کہاں جائیں گرمی میں تو اچھا ہے کہ نمائش جو ہے تھوڑی اچھے موسم میں آئی تھی
اچھا نمائش لگتی ہے آپ کے یہاں
ہوں نو لگتی ہے ابھی ہمیں تو بہت شوق پ نمش کاا ہاں بہت اور جو ہے ہم تو جیسے لگنے سے پہلے ہی پہلے جا جا کے دیکھتے ہیں کتنی لگ گئی کیونکہ ہر چیز آتی ہے اس میں سب کچھ ہوتے ہیں ہوٹل ہوتے ہیں بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں سب چیز ہوتی ہے بہت چولہے گیم ہوتے ہیں گھومنے کا بہت اچھا بہتا س لائٹنگ ہوتی ہے اور پروگرام ہوتے ہیں تو ہم نے خوب انجوائے کرا تھا خوب گھومے تھے خوب جاتے تھے ت وہاں پ ایک مہین تو لگتا لگتی ہے ایک کہ کہ ہاں اور بہت رہتی ہے اپنے بہت لوگ رہتے ہیں بہت پبلک ہوتی ہے اپنے ایک دو میں تک چلتی ہے شام سے زیادہ چلتی دن میں تو تھوڑی کم رہتے ہیں
ہاں لائٹنگ ہوتی ہے تو شام میں اچھی لگتی ہوگی
وہاں پ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بس نمائش کی اچھی لگتی ہے جیسے حلوہ پراٹھا ہے
اچھا
ہاں کباب ہوتے ہیں سافٹ بھی ہویں ک اچھی لگتی ہے سکنجی ہے بھیل پوری بت اچھی ہوتی ہے ہم تو ہاں ب پڑی ہوتا ہم تو کچھ نہ کچھ ایسے گھومتے گھامتے جاتے تھے ہمارے سبنے نہیں چلے گئے پیدل پیدل اپنے گھومنے آئے بہت اچھا لگتا ہے سرکس بھی آتا ہے
اچھا
سرکس بھی جل پری آئی تھی
اچھا جل
ہاں جل پر ہی نہیں دیکھ پائے ہاں ہاں جل پر ہی نہیں دیکھ پائے
ہوں اچھا
ہ جل پر ہی نہیں دیکھ پائے
ہوں بہت بڑی دھیمیں لگتی ہوگی م
ہاں بہت پڑے جی د سب چیزیں ہوتی ہیں بہت مزہ آتا اس میں پروگرام ہوتے نائٹ ہوتی ہے
اچھا
سنگر آتے
ہوں
اپ کے تو پنجابی سے سنگر بھی آئے تھے دیکھی تھی ہم نے نائک
اچھا اچھا صحیح ہے بڑھیا مزہ آتا ہوگا
مشاعرہ بھی ہوا تھا اس میں بھی گئی تھی وہ تو چلا تھا چار پانچ بجے تک صب کے ہاں اپنے بڑے جائے رکیہ ج بیٹھے رہے م سو ہوئی تھی سوف ڈلے بیٹھے رہے
ہاں پھر تو اچھا لگتا ہے بیٹھتے آرام سنتے رہو
ہوئی تھیں تو وہاں پہ بھی اپنے آگے بیٹھے اٹھے نہیں خوب اچھاا پکوڑی بھی ملتی ہے آلو کے ہاں آلو کی آلو کے پکوڑے وہ بھی بہت ا بس نمائش اس پ ملتی ہیں وہ الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا
اچھا
ہوں ہوں گرم گرم وہ کاؤ ا ایک مہینے لگی پوری نمائش ہو پبلک بھی خوب تھک گئی دیک دیکھتے دیکھتے
ڈ
ڈیلی ہاں اپنے اور کیا تھوڑا سا ٹائم پاس بھی
بڑھیا چیز ہے اور سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اچھا
خریداری کرتی ہے برتن میں جب اکھھڑ رہی تھی تو تب بھی کافی دکانیں رہ گئی تھیں برتن ہو کے تو لے جا رہی تھی ہاں ہر سال لگتے ت
تو کب لگتی ہے
ت مارچ میں
اچ ہاں
ہوں مارچ میں لگتی ہے تو ایک پہل چلتی ہے اس کے بعد پھر اب وہاں گئی ہے میرٹھ
اچھا
ہاں میرٹ لگتی ہے وہاں پرہ تو کتنی گرمی ہوتی ہوگی
ہاں اس ٹائم تو ہو بھی رہی ہے بہت زیادہ
پتا نہیں کیسے چل رہی ہوگی وہاں جب یہ ہمیں گرمی لگنے لگی تھی لاسٹ میں تو وہاں تو اپ اتنا تنا کرمی ہوتی
اف تو بہت ش یہت گرمی ہو رہیس ٹائم پ تو ویسے نوتا پت چل رہا ہے
اپا گ پانی اور ہو گئی تیارعیید کی
ہاں چلی ہی رہی ہے کام کام ہی رہتا ہے بس یہ صفائی کر لو وہ صفائی کر لو ایسا ہی رہتا ہے گرمی میں اور زیادہ
بائے
دشت لد آتی ہے بس صاف کرو
ہوں بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے صفائی نہیں ہو
عید بھی ہے پرسوں ہی ہے ہاں بس
ہاں پتہ نہیں لگرا الے پرسوں آگ عید
ہ گرمیتی ہے لیکن وہ یہ کام تو کرنا ہی ہے
ہاں ہم لائٹ پھر چلے گی
اچھا ہاں لائٹ یہاں بھی بہت پریشان کر رہی ہے
چویں جگہ کر رہی ہے کہنےے ہیں
جیسے گرمی پڑتی ہے لائٹ بھی
ہ اب بارشیں ہوں گی تبھی لائٹ کی تھوڑا سا وہ ہوگا نہیں تو ایسے ہی چلتی رہے گی لائف
شاید بارش ہو لیکن جب ہو تو زیادہ ہو ورنہ تھوڑا زیادہ گرمی ہو جاتی ہے
ہاں کلویتوتھی تھوڑی سی
ہاں بت زیادہ بھکا ہو جاتا ہے پھر
ہوں اچھ تھاا
اور آپ ہی گھر پہ سب
ہاں سب ٹھیک اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے اور آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے بس گرمی سے ہی پریشان سب ابھی تو اور ہوگی جون ہے جولائی ہے
چھٹی ہوتی ہیں بیچارے اپنے پریشان ہوتے ہیں گھر کرنی ہے
ہاں لیکن چلو اسکول میں تو اور زیادہ گھر
ہوں دس یہ ہے گیا چھٹیاں پڑھیں
اسکول میں تو ڈریس پہنو یہ وہ گھر میں ک بھی کیسے بھی رہ لو
اور کل تو میں کہئی مارکیٹ سے ایک دم سےحی گٹ ڈٹا گئی
اچھا
سے ہلکی سی ہووا سی چلی پھر ہ د بانی س ہونے لگی تھوڑی بہت بارش ئی پھر رکئی
اچھا
ہاں اور میں نے کہہلے اور بکا سا ہو جائے گا تو ہو جائے تو صحی سہزہ
اور بتائیے آپ کی تیاری ہوئی ا کی
ہاں وہ سب تیاری کا گرمی میں دل تو چانے گا پت نہیں نہیں ہاں مہمان آتے ہے آتے ہم پڑوسی اور بھی آ جاتے کوئی بھی آ جاتا اپنے
ہاں پس رہا تو نہیں ہے کوئی بھی آ جاتا ہے صحیح بات
اچھا گ ہ بالکل اب میں کام کر رہی تھی کچن میں اتنی گرمی ہو رہی مطل نے گی نکال ل تملائی میں سے ہاں بہت گرمی ہو رہی ہے میں نے کب یہ بھی نکال کے رکھ ل
ہوں
م کاان ہے
ہاں کام تو چلتے رہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو ایسے ہی رہتا ہے کام کرتے
اب ذرا صحیح ہوا میں نے کہا چلو لیٹ جائیں تو لائٹ ہی چلی گئی
ہاں لاڈ ب پریشان کر رہی ہے آتی ہے جاتی ہے پھر وسے ز
تو یہ دس منٹ اور جا رہ ہے آدھا گھنٹے پ
ہاں ایسے چلتا رہا یہاں پہ بھی ہر کوئی پریشان ہے ایک تو گرمی پھر اوپر سے لائٹ اور پریشان کام کرتی
ہاںاں ایسے لگ رہا ہے زیادہ ج رہی
یہ بھی نہیں کچھ موسم اچھا ہو جائے
سے اور گرمی پ ہوڑا سب کیا کر رہے ہیں
بس سب لیٹ ہے اب تو یہ ٹائم اس ٹائم کیا کر رہیں لیٹنے کا ہی ٹائم ہے آرام کر ل تھوڑا پھر وہی شم سے کام
ہوںچ کھانا پ سب اور
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں
بس یہی ٹھیک ہے سب ا دوپہر میں کیا کرے کوئی موبائل دیکھ رہا ہے کوئی کچھ
ہاں یہ بس تھوڑا لیٹ جاتے ہیں نہیں سوتے بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا آرام ہو جاتا ت
آرام ہو جات تامس یہ
بڑا ہے پھر سردیوں میں تو پتا نہیں چلتا سردی میں سینچ کراتا ہے ٹائم نہیں شام ہو جاتی ہے گرمیوں میں دن لمبا
ہاں عرت کاا جاؤ گ ہاں یہ تو ہے گھر میں ہی گھر میں گھر میں ہی دل ہو رہا بس
ہاں کپڑے کیسے پہنے نہیں گرمی لگ بس دل چاہتا ہے بس پرانے کپڑوں میں ایک دم پٹے ہوئے سے ان میں آرام ملتا ہے ایک دم نئے کپڑوں میں تھڑ زیادہ گرمی لگتی ہے ہ ہ ہ
کیا ہوتا
ہوں
کچھ پتا نہیں موسم لیکن ڈر تو رہای ابھی تو اتنی وہ ہو رہی ہے ر
گھر بھی ہی دیں گے ہم تو س
ہوں بس چلیے
ٹھیک ہے چلیے آرام کریے اب بھی پھر بات کرتے ہیں ٹھیک اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ م کٹیا